ف
ہلو
ہلو السلام علیکم
وعلیکم اللام اور بھائی جان سب کہہ رہی آپ
جی کھیری ہےت بھائی جان اور آپ کھیریے تو
آپ ہاں جی ہم کہہ رہیے تھے اللہ کا شکر ہے اور آپ کے یہاں شامی ابو سب کہہ رہیے
جی کھیریی تھا آپ کے ابو امی سب کھیریت
ہاں جی ہمارے یہ امی ابو سب کہہ رہے تھے تو بھائی ہم آج تعلیم کے بارے میں کچھ بات کریں گے کیونکہ بھائی ہم تعلیم ہونا ہمارے جیون کے لیے تنا مہتوپورن ہو گیا ہے کیونکہ بھائی تعلیم کے بغیر ہمارے جیون میں کچھ نہیں اندھیرا ہے ایک طرح سے
جی بھائی پڑھائی کے بغیر تو ہم بالکل بھی
تعلیم یا ہمارے امی او امی ابو کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو میں اچھے اچھے مدرس ہوں اچھی اچھی چیزوں کو گرہن کروائیں گے جب ہمارے پاس ہمارے امی کیکہ تو بھائی وہ کچھ نہیں کر پائی ہیں
جی بھائی ایجوکیشن کا ہونا بہت ہی ضروری ہے جب تک انسان ایجوکیشن ہلو ہلو
ہلو
جی بھ جان
ہاں بھائی ہوائی آواز نہیں آ رہی کیا ہاں جی بولیے بولیے بولیے
تھا کہ ایجوکیشن جب تک ایجوکیشن نہ ہو ت تب تک انسان نہدھور آئے
ہاں بھائی یہ تو بالکل دیکھا ہوگا ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا تو آج کے دور میں کیا ہے کہ تامل تعلیم ہونا بہت ضروری کیونکہ آج کے دور میں سب سارا کارے ڈیجیٹل ہو گیا ہے کیوںکہ کچھ لوگ تعلیم نہیں ہے ان کے پاس کیا ہے کچھ لوگ تالے موڑتے ہوئے بھی جو تعالم ہوتے ہیں جو بندے چالاک ہوتے ہیں ان کو بھی کیا کرتے ہیں وہ ویبقوف بنا دیتے ہیں
جی بھائی جان
کبھی کبھی کیا ہوتا ہے بھائی آپ نے دیکھا ہوا کہ جیسے کہ ہم ٹریول وغیرہ کرنا ہو تو ہم نے کسی سے یہ پوچھا کہ بھائی یہ ٹرین کب تک جائے گی تو بھائی وہ کیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ غلط ٹائگ وغیرہ بتا دیتی ہیں یا غلط جگہ بتا دیتی ہیں اس سے کیا ہے کہ بھائی ہم غلط جگہ پر پہنچاتے ہیں کبھی کبھی تو کیا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں کیا ہے کہ ابھی کیا ہے کہ جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو وہ تو اپنے لوکیسن وغیرہ وہ ٹکٹ وغیرہ دیکھ کے ٹائم سے پہنچ جائے گا اور ہمیں جہاں جانا ہو لوکیشن ڈال کر بھائی ہم پہنچ سکتے ہیں
جی بھ آج کل فراڈ بھی بڑے چل رہے ہیں نا جس کے پاس کیشن نہ ہو اسے جو ان پڑھ ہے اسے کیا پتا جیسے کہ کبھی کوئی کال کر لیتا ہے بولتا ہے کہ ہمیں جی او ٹی پی آئیے آپ کا آدھار اپ ڈیٹ کرنا ہے کوئی
یہی تو بات ہے نا جس کے پاس جو تعلیم وغیرہ ہو تے ہیں نا وہ فراڈ وغیرہ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ کیا ہے کہ یہ بول دیتے ہیں کہ جیسے کہ ہم بائگ وغیرہ کا لالچ د اتنی بائک اتنے میں آ رہی ہے سستے میں بولتی ہیں وہ کیائے کہ پیسے وغیرہ ڈلواتے رہتے ہیں وہ کیا ہے کہ وہ تھوڑا لالچ نہ آ جاتی ہیں وہ پیسے ڈالتے رہتے ہیں اینڈ میں کیا ہوتا ہے کہ جو پیسے اس کے پاس پہنچ جاتے پھر بھائی وہ کچھ نہیں دیتا اور وہ کیا کرتا ہے سم وغیرہ نکال کر توڑ دیتا ہے اور بہت سارے وہ پراڈ وغیرہ کرتی
جی بھائی جنا اگر بند انسان پڑھا لکھا ہوگا وہ تو پہلے ہی سمجھ جائے گا کہ کہ کوئی چال ہے یا فراڈ ہے یہ فراڈ کرنے والا ہے اگر جس کے پاس تعلیمی نہ ہو جو ان پڑھ ہو تو اس سے تو کیا ہی پتا چلے گا وہ تو دے دے گا اسے او ٹی پی وہ اسے تب کچھ پتا نہیں چلے گا وہ تو جب بینک میں مطلب اپنے کھاتے میں پیسے نکالنے جائے گا تو تب اسے پتاہ چلے گا کہ میرے پیسے کہاں گئے تب اسے بتایا جائے گا کہ تیرے پیسے جی
ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا جس جیسے مان کے چلو ہمارے ہم نے ابو ہیں جو ان کے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو اچھے اچھے مدرسے اسکول وغیرہ میں سے چات تعلیم دینے کے لیے بھیجیں گے اور وہ عبادت وغیرہ بھی ٹائم پر کرائیں گے جس سے کیا ہے کہ بھائی جو عبادت وغیرہ ٹائم پر کراتے ہیں نا اس سے کیا ہے کہ بچے بچے کا جو من ہوتا ہے جو مانسک سنتلن ہوتا ہے وہ صحیح رہتا ہے اور وہ پازیٹیو ہی سوچتا ہے نگیٹو سوچنے کا وچار نہیں آتا جیسے کہ وہ ٹیوشن وغیرہ جاتے ہیں تو ان کو کبھی کبھی ہوم ورک وغیرہ چیک کرتے ہیں کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے ابوس ہی بائی دیکھا جائے نا جو بچے تعلیم وغیرہ لینے جاتے ہیں نا انیں کے ساتھ جانا چاہیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ راستے میں کھیلتے رہ جاتے ہیں اس سے کیا ہے وہ غلط غلط تعدتم پڑ جاتے ہیں اوکے
جی بھائی جان جو ہے کہ آپ نے کہا کہ ہوم ورک وغیرہ چیک کرنا چاہیے جو جس کے پاس ایجوکیشن ہوگی جس کا مطلب جس کے والدین ایجوکیشن مطلب ایجوکیٹیڈ ہوں گے پڑھے لکھے ہوں گے وہی مطلب اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں کہ بچے نے کیا لکھا اور کیا لکھ رہا ہے یہ پڑھ رہا ہے یا کیا کچھ کچھ اور کر رہا ہے اب جس کے پاس ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی تو وہ کیا ہی دیکھے گا ادھر اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایجوکیشن ضروری ہے ہر آ کو اپنے بچے اچھے اسکول میں پڑھانے چاہیے انہیں اچھی ایجوکیشن ملنی چاہیے
اور ویسے بھائی دیکھا جائے نا جس کے پاس اچھی تعلیم ہو تو ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس گورنمنٹ توبو وہ اپنے رہنے کا طریقہ اور جو بولنے کا طریقہ بڑوں کے ساتھ کس طرح بولنا ہے کس طرح اس بولنے کیسا ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اپنے بچوں کو اچھے اچھے حادم میں بھی سکھاتا ہے کیونکہ وہ دیکھتا ہے اور ویسے بائی دیکھا جائے نا جو بچہ غلط بولتا ہے تو کبھی دیکھنا اس سے لوگ کچھ نہیں کہیں گے اس سے یہ پوچھیں گے یہ کس کا والا ہے اور اس کے پرورش پر دھیان جائے گا بچے کی ماتا پتا کے امی اپنی
جی بھائی جان بولیں گ سیدھا ہاں جی بھائی سیدھے بولتے پال ہ
ہاں جی وہی تو ہو نا ہماری ویسے بھی بھائی دیکھا جائے نا ہاں جی بولی
جان بولیے بولیے
ویسے ویسے بھی دیکھا جائے نا تو ہمارے بڑے بزرگ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلے سک ایک ٹائم کا کھانا کم کھا لو لیکن اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو جس سے کیا ہے کہ وہ آنے والے بوشیہ میں نہ تو اپنے بچوں کا طرح سے وکس کریں گے اور آنے والی پیڑھی کا بھی اچھی طرح سے وکس کر پائیں گے
جی بھائی جان ایجوکیشن کے بنا تو انسان ادھورا ہے
وہ تو ہے ب ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نا کہ آج دور میں کیا ہے کہ لوگ جیسے کہ ہم کچھ خریدنے کچھ خریدنے جاتے ہیں تو ہمارے پاس مان کے چلو اچھی تعلیم نہیں ہوگی تو پرائس وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں وہ انسان کو کیسا ہے نہیں ہے اس کی نیچر وغیرہ کو تو بھائی وہ کیا ہے کہ پرائس وغیرہ بھی بڑھ کر بتا دیتے ہیں کچھ دکاندار لوگ
بڑھ کر اور کمپنی ہمیں پتا جو ان پڑھ ہوتے ہیں
اس سے تو پتا نہیں کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ وہ کر دیتا ہے تو اس سے بھائی ہمارا ہی نقصان تعلیم وغیرہ اچھی ہوگی تو ہم پرائز وغیرہ دیکھیں گے اور اس کی کوالٹی وغیرہ بھی چیک کر لیں گے
جیو جان
ا سر
تو پڑھے لکھے ہوں گے تو ہر ایک چیز مطلب جان سکتے ہیں جیسے کہ آپ نے بولا کہ کپڑے وغیرہ جی بتائیے
ہاں جی ویسے بھی دیکھا جائے نا تو بھائی ویسے تو میں یہ نہیں بول رہا کہ گورنمنٹ جاب والا ہی اپنے بچوں کا وکاس کر سک پچ پھر بھی وائی دیکھا نہ جائے جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی نا وہ اپنے بچوں کا رہن سہن کا طریقہ بچوں کو کیا کیا نہیں کھلانا ہے اور اچھے اچھے مدرسوں میں بھیجنے کا پورا وہ کرتا ہے اور ویسے ہی بھائی اس کے پاس اور جیسے بھی بولتے ہیں نا کسی کے پاس کتنے بھی پیسے ہو جائیں اور وہ بندہ جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی وہ اپنے بچوں کو اچھی طرح سے واس کر پائے گا جس کے پاس اچھی تعلیم نہیں ہوئی بولے سک وہ کتنے بھی پیسہ والے ہو پھر بھی وہ اپنے بچے چ میں وکاس نہیں کر پائے گا
جی بھائی جان
ج جی
میں تو کہتا ہوں ہر دین کو اپنے بچے کو پڑانا چاہیے اھے سے اچھے سے ایجوکیشن ہر ایک بچے کو اچھے سے ایجوکیشن ملنی چاہیے
وہ تو ہے بھائی آج کے دور میں کیا ہے کہ سب ڈیجیٹل ہوتا جا رہا ہے تو تعلیم ہونا تو بہت ضروری کیوںکہ اب تو سارا کار آن لائن ہو رہا ہے کہ جیسے کہ سب کام مائلوں ہو رہا ہے تو بھائی تعلیم ہوگی تو ہم جو بھی او ٹی پی وغیرہ آئے گا تو میں اسے تعلیم اچھی ہوگی تو ہم اسے دیکھ سکتے ہیں ہمیں پتا ہوگا کہ یو پی پی کس کا آیا ہے تو تعلیم ہوگئی تو میں اسی طرح سے او ٹی پی وغیرہ میں دینا ہے یا نہ دینا یہ ہم خود جانیں گے کیونکہ آن لائن فراڈ وغیرہ زیادہ چل رہا ہے بھائی
جی بھائی جان آج تو یہ بہت زیادہ چل رہے ہیں فراڈ وغیرہ
ہاں جی
ج
اور جب ہمارے پاس اچھی تعلیم ہوگی تو ہمیں پتا رہتا ہے کہ ویسے کہ اب تو نیوز وغیرہ بھی چلتی ہیں کہ وہاں پر او ٹی پی دے دیا تو اس کے اتنے پیسے کٹے گئے جو تعلیم وغیرہ ہوگی وہ سب طرح سے وہ جانتا ہے کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے یہ چیزیں نہیں لینی چاہیے
جی بھائی جان
سے میں یہ نقصان ہوتا ہے ہاں بھائی ویسے ہی بھائی دیکھا جائے نا تو آج کے دور میں انی تعلیم تو اتنی بڑھتی جا رہی ہے کہ لوگ کیا عبد ال ہر ایک بندہ اپنے بچوں کو اچھے اچھے مدرسوں میں اور اچھی اچھی تعلیم دینا چاہتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ میں میں نہیں لے پایا تو کیا ہوا اپ میں اپنے بچوں کو اس طرح تعلیم دوں گا جس سے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھی طرح
ہر ایک بچے کے ماں باپ یہ بولتے ہیں کہ میں نے کچھ نہیں کیا جیسے کہ میں نے نہیں پڑا میرا بچہ پڑھنا چاہیے میرا بچہ پڑھ کے کچھ بننا چاہیے
ہاں بھائی وہ تو ہے اس سے کیا کر گا بھائی جب جو بھی ہے جیسے کہ ہمارے امی ابو ہیں وہ چاہ کہ ہمارا بچہ اچھی طرح سے پڑھے اور ہمارا نام مانگے بڑھائے اس سے کیا کہ بھائی جب وہ وہ کیا ہے کہ بھائی جس کے پاس اچھی تعلیم ہوگی نا تو وہ تعلیم سے ہی اپنے بچوں کا یا اپنے امی ابو کا بھی نام کر سکتا ہے اور جو غریب بندہ ہے نا وہ تو تعلیم ہی اس کا اور کچھ نہیں ہے
جی بھائی جان تو بھائی جان مجھے مجھے آپ سے بات کرنے سے دو باتیں سیکھنے کو ملی
ہاں جی ہاں بھائییا میں بھی آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ آپ سے دوبارہ بات ہوتی رہے خدا حافظ بھائی جان
خدا حافظ بھائی جان
ہ